ہیلو
ہلو
السلام علیکم الل
اور کیسے ہو
تب خیریت سے ہیں آپ کیسے ہیں
یہاں بھی سب خیریت سے ہیں انشاء اللہ اللہ کی دعا ہے
امی جان ابو سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے اور آپ کیا کر رہے تھے
بس کام میں لگے ہوئے ہیں
اچھا
آپ کیا کر رہے ہیں
بس کچھ نہیں بیٹھے تھے ہم بھی بس ایک معلومات کرنی ہے آپ سے
ہاں ضرور کریے
ہاں جی مجھے مدرسے کے بارے میں پتا کرنا تھا ہاں جی کسی مدرسے کے بارے میں مجھے بتانا ہے مجھے اپنی نا شہزادی کا کا داخلہ کروانا ہے
اگر آپ اپنے بچے کا داخلہ کرانا چاہ رہے ہیں تو مدرسے کا تو آپ دیکھ لیجیے یہاں پہ جہاں سے ہم نے تعلیم دی ہے وہیں کرا دیجیے ہم نے لی ہے ہمارے بچوں نے تعلیم ل ہے وہیں سے
اچھا تو وہاں پہ وہاں کے استاد اچھے ہیں جہاں پہ آپ کے بچے جاتے ہیں
وہاں کے استاد بہت اچھے ہیں بت بت اچ ا سدا م کے اور ہم نے بھی انشاء ان شاء اللہ وہیں سے تعلیم اپنی پوری کری ہے ہمارے بچوں کو بھی وہیں
اچھ اچھا اچھا
استاد وہاں بہت ہی اچھا اچھا ہاں
اچھا ہاں تو ایک بار مجھے نا اس کے بارے میں پوری جانکاری لینی تھی تو آپ مجھے ایک بار وہاں کی پوری جانکاری دے دینا
ٹھیک ہے ہم آپ کو ساری جانکاری دے دیں گے
اچھا اور گھر پہ سب ٹھیک ہیں
گھر پہ سب ٹھیک ہیں بھائی جان ٹھیک ہیں اور ابو ٹھیک ہیں
ہاں جی ہاں جی
آج کل تو ویسے بہت اچھا آپ سوچ رہے ہیں جو مدرسے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے شہزادی کا دعخ کلا کرانا نہیں تو آج کل کے بچے سب لوگ تو فون میں زیادہ
ہاں ہاں جی ہاں جی بس وہی ہے فون میں لگے رہیات ہیں بس بچے و سے بگڑ تے جا رہے ہیں
زیادہ استعمال بھی نقصان دہ ہوتا ہے لیکن بچے لوگ سمجھتے نہیں ہیں
ہاں جی ہاں جی
پہلے کے ٹائم میں ہم لوگ مدرسہ جاتے تھے وہاں کے استاد لوگ ہمیں تعلیم دیتے تھے دھارمک جو بھی ہوتی تھی اللہ اللہ کو کہ اس سے منانا ہے کیسے کلمہ پڑھنا ہے کیسے نماز پڑھنا ہے یہ ساری
جی ہاں جی
ا وہاں پر سکھاتے تھے پڑھائی کے ساتھ ساتھ تو بہت اچھا ہے اگر آپ سوچ رہے ہیں اپنے بچے کے بارے میں تو اچھا ہے ہم آپ کو ضرور اس کے بارے میں بات کریں گے اور جو بھی ہوگا گفتگو کر
ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور آپ کا کام کاج صحیح چل رہا ہے
سب ٹھیک چل رہا ہے انشاء اللہ
اچھا
کا دعا ہے
بس ہماری کیا بس اللہ کی دعا ہے مہر ہے اس کی
ہاں سب اللہ کا ہی ہے جو بھی ہے ہم لوگ بھی اللہ کی دین سے شکر گزار ہیں اللہ کہ جو اتنا سب کچھ بڑھیا سے چل رہا ہے ان شاء اللہ آپ کا بھی سب اچھا چل رہا ہوگا
ہاں جی ہاں جی
تو آپ کے والے مدرسے کا کیا ہوا جو آپ پڑھتے تھے مدرس تھا وہاں پہ تھا خو جان پڑتی تھیں
ا وہاں پہ یہ ہے نا وہاں کے استاد تھوڑے ایسے ہیں اچھے نہیں ہے سفر یہ ہے بچوں کو صحیح تعلیم دی جائے ایسی جگہ پہ دیکھنا چاہتے ہیں
ہاں ہاں ہاں نہیں نہیں
ہاں بچی کی بات ہے یہ اچھی جگہ مل جائے تعلیم تو اچھی بات ہے
ہاں ہاں صحیح بات ہے یہاں پہ جہاں ہم بتا رہے ہیں یہاں پہ تعلیم تو اچھا ملتا ہی ہے اور کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہتا ہے کہ پریوار کو اکٹھا کر کے کیسے ساتھ لے کے چلیں ایک
ساتات ل
ادب سکھاتے ہیں ادب سکھاتے ہیں بڑوں سے ہاں
یہی ہے بڑوں کا دب کر لیا تو بس یہ ہے سب سے اچھی تعلیم ہو جاتی ہے
صحی بات ہے صحی بات ہے اور بھائی جان ابھی ٹھیک ہے وہیں جا رہے ہیں ان کا بدرس میں استاد ہیں وہ تو
ہاں ہاں وہیں پہ جاتے ہیں
تھوڑا
دور پڑ جاتا ہے ہاں جی ہاں جی یہ ہے ہاں جی یہ بچی کی کی بات ہے تو بچی کو اتنی دور نہیں بھیج سکتے
ہاں ہاں خود سے دور بھی نہیں کر سکتے سے زیادہ ہ صحی بات ہے آپ سے گفتگو کر کے اچھا لگا گھر پہ سب ٹھیک ہے ابھی ابو جان کی طبیعت تھوڑی ایسی ہو گئی
اچھا اچھا ہاں جی اور آپ کی بے کم ٹھیک ہے
بیگم صاحبہ ٹھیک ہے
اچھا بیچ میں سنا تھا طبیعت ان کی بھی ایسی ہوگئی تھی
بس یہی ہے تھوڑا گرمی بہت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہی طبیعت تھڑا خراب ہو رہتا ہے ویسے ابھی فی الحال ٹھیک ہے ان شاء اللہ
ہاں ہاں جی صحی ہے بس یہ اللہ ہی صحیح کریں گے سب ٹھیک رکھیں گے
جی جی
کہ اللہ کی مہر ہوگی تو سب ٹھیک رہے گا
اچھے نہیں سمجھ رہے ہیں نا اللہ اللہ کو وہ تو سب لوگ فون میں ٹی وی میں گھسے رہتے ہیں ہاں اور آج کل اسکول بھی بہت انگریزی میڈیم یہ سب چل گیا ہے تو وہاں پر یہ اللہ کے بارے میں نہیں اترا لوگ سمجھاتے ہیں مدرسہ میں اچھا رہتا ہے کیسے نماز ادا کرنا ہے کیا کرنا ہے اللہ کو کیسے ہم خوش کر سکتے وہ سب مدرسہ میں ہی سکھاتے ہیں لوگ
ہاں جی ہاں جی ہاں جی اور
ہاں جی
امی جان ٹھیک ہے
امی جان ٹھیک ہیں ابھی تو
اچھا ابو کہاں ہیں آج کل
ابو بس ابھی تو گھر پہ ہی ہیں تھوڑا طبیعت ان کا ایسا ہی تو ابھی تو گھرہ صحی ہیں اور ابھی مدرسہ بھی نہیں جا رہے ہیں ابو کچھ دن سے چھٹی پڑی ہے
ہاں تو آپ مدرسے کے بارے میں مجھے پوری جانکاری دینا اور میں ہاں اور میں آپ کو کال کروں گی تو پھر فون کروں گی اس ٹائم پہ آپ میرے ساتھ جا کے ایک بار ساری معلومومات کر دےینا ہاں ہاں جی اور بچے کا داخلہ ہو جائے تو اچھی بات ہے
جی بالکل کرا دیں گے داخلہ ایسا کوئی
ہاں جی اور فیس ویس کا تو کوئی وہ نہیں ہے وہاں پہ زیادہ فیس تو نہیں ہے
نہیں نہیں نہیں اللہ کا اچھا ان لوگوں کے پاس جو بھی ہے اللہ کا اچھا احسان ہے کہ وہ لوگ زیادہ فیس نہیں مانگتے ہیں غریب لوگوں سے اور اچھا ٹھیک ہے قاعدے میں رہتے ہیں وہ لوگ قاعدے میں مانگتے ہیں
اچھا
اللہ کی اچھی دن ہے اچھا مدرسہ چل رہا ہے
ہاں ہاں بس ساری بات استادوں کے اوپر ہو جاتی ہے اگر اس تعد اچھے ہیں تو پھر اسکول یا مدرسہ جیسے بھی یہ اپنا صحیح چلتا رہتا
ہاں نہیں وہاں تو استاد بہت اچھا ہے کوئی دق دقت والی بات نہیں
اچھا وہاں پہ کھانے کا بھی بندوبست ہو سکتا ہے کیا
کھانے کا بھی وہاں پر بہت سارے لوگ ہیں وہیں پہ کرتے ہیں کچھ جو غریب لوگوں کے لیے مدد ہاں غریب لوگوں کے لیے مدد کرتے ہیں تو وہ بھی اس ٹائپ سے ملتا ہے کھانا لیکن یہ میں نے میرے کچھ دوست ہیں ان سے بات کراائے تو بول رہتے کہ مطلب اچھا پکاتے ہیں کھانا ایسا بیکار نہیں ہے ادب سے کھلاتے ہیں ادب سے دب سے کھلاتے ہیں رب سے پکاتے ہیں ایسا کوئی دقت نہیں ہے
ہاں یہ ہے نا بچوں کو اگر کھانا اچھا ملتا ہے تو پھر صحت کا بھی صحیح رہتا ہے
نہیں اچھا ہے اس میں کوئی اچھا ہے وہاں کے بارے میں میں نے بہت
ہاں ہاں اور وہاں پہ کتاب وغیرہ سب مل جاتی ہیں نا
وہ سب کا تو ابھی میرے خیال سے میرے کو اتنا پتہ نہیں ہے کیونکہ بہت لمبے عرصے سے میری بات نہیں ہوئی ہے
انہیں سنا ہے میں نے وہاں پہ اچھی کتابیں بھی دی جاتی ہیں اچھی تعلیم دی جاتی ہے
نہیں تعلیم کا تو مجھے پت ہے کیونکہ تعلیم تو اچھی ملتی ہے لیکن یہ کتابوں کا میرے خیال سے مجھے پتا نہیں ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے ہم لوگوں کو بھی وہاں گئے ہوئے لیکن میں ایک دو لوگوں سے سے بات چیت کر کے آپ سے ضرور میں آپ کو بتاؤں گا
اچھا
ہاں میرے خیال سے اچھا ہے ملتا ہوگا
ہاں صحیح ہوگا
صحیح ہوگا
اچھا چلو اور ہاں جی اور ممی کیا کر رہی ہیں آج کل
امی جان تو اپنا وہی کڑھائی بنائی میں لگ رہتی ہے ان کا تو وہی عرسوں سے چلا آ رہا ہے پرانا کام اسی میں لگی رہتی ہے صحت صحیح رہتی ہے تو لگ جاتی ہیں نہیں تو آرام فرما لیتی ہیں بیچ بیچ میں ہم بھی ان کو یہی بولتے ہیں ا آپ کاوں ہو گیا آپ آرام فرمائیے آرام سے اللہ اللہ کا دھیان لگائیے ہ اللہ کا دھیان لگائیے آرام فرمائیے اب زیادہ بھگ دوڑ کرنے کی آپ کو ہے نہیں
ہاں جی ہاں جی
باقی ہ کی اچھا ہے مان کی تو ہے نہیں
اور آج کھانا کیا پکایا
کھانے میں تو ابھی مجھے پتا نہیں ہے کیا پکڑا ہے کیونکہ میں
اچ اچھا اچھا بیگم لگی ہوئی ہیں پکانے میں
کھانا کا پت نہیں کیا پکا رہی ہیں ہماری محترمہ کانا بہت اچھا اچھا بتاتتی ہے بس اسس بات ہم بہت خوش ہیں
ہاں صحیح ہے اگر کھانا صحیح مل جائے نا تو ا سے پیٹ بھر جاتا ہے
میں بہت اچھا پکاتی ہیں اور باقی مدرسے کے کہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آبھی ہم گفگو کر لیں گے جیسے بھی ہوگا
اچھا جیسے بھی ہے مجھے فون کرنا ٹھیک ہے خدا حافظ